ہلو
جی
ہیلو اللام علیکم
بال کا چلان
کیسے ہو
جی میں بڑھیا آپ سنائیے
ہاں میں بھی بالکل خیریت سے بس بیٹھی ہوئی ہوں آپ سنائیے آپ خیریت سے
جی بالکل ہم بھی کیری اچھی ہیں آپ بیھے ہوئے ہیں خوابوں میں کوئی بھی نہیں
ہاں اور کھانا لائی
جی ہاں کھانا لا رہی ہے
اچھا اور فرمائیے
ج بس بڑھیا رلیٹیو میں ہیں آپ فمائیے
جی میں بھی بالک ت میں میں بھی بیٹھی ہوئی تھی مشاء ال پت نہیں بیٹھی بیٹھی میرے دماغ میں بچار آ رہے تھی آج کل یہ کتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے اور ویسے ہر چیز پہ دیکھ وہ جس چیز پ مہنگائی
بہت ہی اچھی بات فرمائی ہے آج کل نا بہت زیادہ مہنگائی ہوتی آ رہی ہے اپنے ملک میں جبک باقی ملک میں اتنا زیادہ مہنگائی نہیں ہے اپنے دھ میںتانی ہماری عوام کیا کر رہی ہیں
ہاں ماشاء اللہ بالکل جی میں نہیں خ ہ اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ ا
ہلو جی آپ کی آواز تھوڑی کٹ
اب تو آ رہی ہے نا
جی
ہاں تو کیا ہے میں یہ سوچ رہی تھی کی نہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ میں ہمیں بچت بھی شروع کر دینی چاہیے جیسے کہ بیس روپے خرچ ہو رہے ہ اس جگہ ہمیں دس روپے خرچ کرنے چاہیے ا بیس کی جگہ ہمیں چالیس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیوںکہ آج کل مہنگائی مہنگائیوں کا تو یہی حال ہے اور پیسوں کی تو پت ہے آپ کو پتا نہیں کب سے کب کام آ جائے بش میں کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ہمیں بچت تو زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے
جی آپ نے صحیح کہا کہ آج کے ٹائم پہ نا جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے جس پہ پیسہ نہیں ہے اس پہ تو کچھ نہیں ہے نا تو ہمیں بچت تو کرنی چاہیے ویسے آج کے ٹائم پہ نا مہنگائی کا زمانہ ہے ہمیں سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے ویسے ہی نہیں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان پہ زیادہ ہمیں خرچا نہیں کرنا چاہیے
ہاں
ہاں مشاء اللہ آپ نے بالکل صحی فرمایا اور کتابوں ہیلو میری طرف چچکی کر دی میں نے کھا بائی
جی فرمائیے آپ بولیے پہلے
ہا
نہیں تو یہ تو نہیں مہنگی ہونی چاہیے نا اتنی مما مہنگائی نہیں ہو سکتی یہ تو پیٹرول ڈیزل کی تو چلو مانتے بھی ہیں
ہوں
صحیح بات ہے کہ نہیں
ز برباد نہ کریں کیوںکہ آج کل بچوں کی پڑھائی دیکھو پتہ نہیں کب پیسہ پیسوں کی ضرورت ہو سکتی ہے ہمیں
جی بالکل ب اس میں پیسہ ہی سبھی کے کام آنے والی چیزیں ہیں باقی رشتے پر جتنا پیسہ ہے اس کی اتنی عزت ہے ہر چیز میں پیسہ ہے آج کے ٹائم پہ
کیا ہوا
جی آج کے ٹائم پہ نا پیسے سے ہی ہر کسی کی عزت ہوتی ہے ہر کسی کو
ہاں ما شا اللہ بلکل صحیح فرما رہے رہی ہو آپ بنا پیسے کے نہ تو کسی کی عزت نہ کچھ اور پیسے بھی زیادہ سے زیادہ بچت کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا ہمارے لیے بھی اگر ہم بربادی کریں گے تو ہمارے لیے ہی نقصان دایک ہے ہمارے آگنے والی پیڑھیوں کے لیے بھی ہے ہم ان کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو وہی ہماری تو غلط ہے نا اس میں
جی صحیح کہا آپ نے ہم اپنے لیے بھی کچھ ہم تو اب پہلے اپنا جیون اچھا بنانا چاہیے پھر اس کے بعد جو ہم کما رہے ہیں اسے سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے جیسے ہم بھو شیہ کے لیے بچائیں اپنے بچوں کے لیے بچا کے رکھیں اس سے کیا ہے ان کا بھی بھویش اچھا بنےا اور میرے خیال سے نا ہمیں سب سے پہلے بچوں کو قابل بنانا چاہیے نہ کہ ان کے لیے ا اسٹور کر کے رکھنے کی سوچنا چاہے
ہاں ما شا اللہ بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ اور سنائیے جی اور کیسی تیاریاں چل رہی ہیں آپ کی آج کل گرمیوں میں
جی آپ کی آواز تھوڑی کٹ گئی آپ دوبارہ بولیے آپ
آپ کی گرمیوں میں پڑھائی لکھائی کی کیسی تیاریاں چل رہی ہیں میں یہ پوچھ رہی تھی آپ سے
جی کہاں گرمی میں کہیں پڑھنے لکھنے کا من ہی نہیں پتا ہے جی ہم تو وہ بیسك ہی گھر پہ ہی پڑے رہتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو ایسے میں کچھ نہیں ہے بس ٹیو شن جاتے تھے ا وہ بھی ہمارے جو وہ ہیں ہمارے جو والد صاحب وہ کیا کہتے ہیں ان کو انہوں نے بند کر دیا ہے
اچھا اچھا ہاں ایک تو گرمی ہے بہت ہیں گرمییاوں کی وجہ سے نہ تو پڑھنے کا من کرتا ہے نہ لکھنے کا کرتا ہے کسی بھی کام میں من ہی نہیں لگتا گرمیاں اتنی ہو گئی ہیں
جی اور ہمارے گھر پہ کیا ہے نا کہ کولر بھی نہیں ہے بس پنکھا ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے تو اس ٹائم پہ تو بہت ہی زیادہ سمسیا رہتی ہے ہمیں
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت زیادہ سمسیا کی بات ہے میں بھی ن اپنی شاپ پہ بیٹھتی ہوں تو گرمیاوں میں مجھے کیوںکہ اس میں ایک پنکھا ہے تو مجھے بہت گرمی لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہ گرمی پتہ نہیں کتنی گرمی پڑ رہی ہے پنکھا میں بھی پسینہ آتا ہے لیکن جب گھر آ جاتی ہوں کولر میں آ کے مجھے راحت ملتی ہے بہت ہی زیادہ کولر میں آ کے تو مجھے ٹھنڈ لگتی ہے تو مجھے ا ک کمبل وغیرہ اوڑ کے سوتی ہوں میں پر ڈے
ہوں جی آپ نے صحیح کہا آج کے ٹائم پہ جی آپ نہیں صحی کہ نہیں آج کے ٹائم پہ گرمی بہت زیادہ پڑ گئی ہے باہر دوپہر میں باہر نکلنا نا بہت ہی مشکل رہتا ہے دوپہر میں باہر نکل الپ
ہاں بالکل صحیح تھا آ نے ماشاء اللہ اتنا سارا پردوشن پھیل رہا ہے جگہ جگہ فیکٹریاں کارخانے سب کچھ ہے نا وہ جگہ جگہ پردوشن پھیل رہا ہے
جی صحیح کا کیا کہ ہمارے جو آس پڑوس میں لوگ ہیں ہمارے دیس میں لوگ ہیں وہ ابھی اس چیز کو نا بہت ہی مطلب ہلکے میں لے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ابھی تھوڑی سی گرمیاں ہیں لیکن ان کو پت نہیں ہے آگے چل کے اگر ہم نے اپنے جو واتور اس پہ دھیان نہیں دیا تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سمسیا پیدا کریں گ
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اگر ہمیں دھیان نہیں دیں گے تو بھائی سمسیا تو پیدا ہوگی
ہاں کیونکہ آج کے ٹائم پہ نا ہر ہر ایک انسان نا اپنی ب اپنے پیسے کمانے اور مطلب ہر جگہ سے بس یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں پیڑوں کو کاٹ کے یا زمین کو بیچ کے ہم بس پیسے مل جائیں لن وہ نہیں چاہ رہے کہ ج ے لگانے بھی چاہیے انہیں بچانا بھی صی
مشء اللہ آپ نے صحیح فرمایا مجھے نا آپ نے مجھے بچت کے بارے میں بتایا آپ تو مجھے نا بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی جان کے چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ